ہ السلام علیکم
علیکم ال
کیسے ہو
میں خیریت سے ہوں
آپ کہاں جا رہے ہو
میں بازار جا رہا ہوں
کیا میں بھی تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں
ہاں ضرور آؤ
آج اتنی دیر کیوں ہے
جی راستے میں ٹریفک تھا
آج کیا کر رہے ہو
میں گھر کا کام کر رہا ہوں
شام کو کیا پروگرام ہے
چلو پارک چلتے ہیں
تمہارا ہوم ورک مکمل ہوا
ہاں سب مکمل ہو گیا
کیا میری مدد کرو گے
ضرور کیوں نہیں
تمہیں کون سا کھیل پسند ہے
مجھے کرکٹ پسند ہے ج
اچھ آج کررکٹ کھیلیں
ہاں چلو کھیلتے ہیں
تمہارا پسندیدہ کھانا کیا ہے
مجھے بریانی پسند ہے
آج موسم کیسا ہے
آج موسم بہت اچھا ہے
کل کہاں چلیں
چلو سنیما چلتے ہیں
فلم کیسی تھیں
بہت زبردست تھی
تم فارغ وقت میں کیا کرکتے ہو
میں کتاب پڑھتا ہوں
کیا تم روچ ورزش کرتے ہو
ہاں تھوڑی دیر کرتا ہوں
آج ناشتے میں کیا کھایا
میں نے پراٹھا کھایا
کیا تم چائے پیتے ہو
ہاں کبھی کبھی
تمہارا پسندیدہ رنگ کیا ہے
میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے
کیا تم سفر پسند کرتے ہو
ہاں بہت پسند ہے
کہاں جانا چاہتے ہو
کشمیر جانا چاہتا ہوں
آج اسکول کیوں نہیں آئے
میری طبیعت خراب تھی
اب طبیعت کیسی ہے
اب میں ٹھیک ہوں
کیا تم موبائل زیادہ استعمال کرتے ہو
نہیں صرف پانچ گھنٹے
تمہیں کون سا گانا پسند ہے
مجھے نرم گانا پسند ہے
اچھا خدا حافظ
اچھا اللہ حافظ